ہلو وعلیکم السلام
بر سب کھیلے سے
جی الحمد للہ سب ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں
میں بھی اچھا ہوں آپ بتائیے کیا حال چار ادھر کے
ادھر تو ٹھیک ہے سب کچھ کچھ نہیں بس ایک مطلب ا رات کا کھانا کھا کے تھوڑا ٹہل رہی تھی
اچھا میں بھی اپنے پیٹ کو لے کے آیا ہوں باہر ٹہلنے کے لیے
اچھا آپ کے پاس کون سا پیٹ ہے
میرے پاس میرے پاس ہے کیٹ
او ہاں کیڈ بہت پیاری لگتی ہے
پتا نہیں ہوں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ من مانی کرتی ہے اپنی
اچھا
ہوں بہت پنجے مارتی اس شروع میں تو بہت ہی پریشان کیا تھا اس نے اور دھیرے دھیرے سمجھتی ہے ورنہ شروعات کے ٹائم میں یہ لوگ یہ بالکل کچھ نہیں سنتی تھی مطلب کچھ کا کچھ کر ہی آتی تھی کئی پا مارے کیں چڑھ رہی کئی کچھ توڑ رہی ہے بٹ اب دھیرے دھیرے پچ جاننے لگے ہم لوگ کو
ہوں اس سے زیادہ تو مطلب خرگوش بھی بہت مطلب ایک بار میرے پاس بچپن میں تھا خرگوش وہ بالکل پ جا مار کے پورا ایک دم ہاتھ میں پھر گردن پہ نشان بنا دیتی تھی ویسے میرے میرے گھر کے بھی پاس جیسے میرا فلیٹ ہے نا تو اس کے باہر مطلب بہت ساری بلیاں رہتی ہے کم سے کم پانچ دس گیٹ کھولو تو وہ بالکل اندر آنے لگتی ہے تو پھر اس کو روکتے ہیں
او نہیں کوئی کوئی بلی بہت اپنی منمانی کرتی جیسے میری والی بلی مطلب اپنی ایٹیٹیوڈ میں رہتی ہے دن بھر کبھی ادھر ادھر مطلب اس کو کچھ بھی کہو تو سنتی نہیں اسے ڈگس کا رہتا ہے نا کہ ان کو کیا نام ہے بیٹھنے والے بیٹھتے کھڑے ہونے والے کھڑے ہوتے تھوڑا سا مطلب وہ ٹائپ کا کرتے ہیں لیکن یہ تو بالکل نہیں مطلب ایسا رہتا ہے نا کوئی ایٹیٹیوڈ والی لڑکی جو رہتی ہے ویسی وہ کرتی ہے
بلیاں تو وہ تھوڑی سی ہوتی ہی ہے ان کا کتنا آنکھ بھی ڈرا ہونا لگتا ہے نا
ہ مجھے نہیں لگتا اسی لیے میں نے پاالی ہے
ہوں
ہوں
تو پھر کیا کون سی کلر کی آپ کی بلی
میری بلی تو کالے رنگ کی ہے
وہ تو اور ڈراؤ اچھا وائٹ زیادہ
ایکچولی میں نے دو بلی پالی ہے وائٹ اور بلیک دونوں پیر میں پال ہے تو میں ابھی بلیک والی کو باہر لے کے آیا تھا تھوڑا سا
اچھا وائٹ والی گھر پہ ہے
ہاں ہاں خوب لڑتے یہ دونوں تو
ہوں
ہوں
ہاں دو جانور ایک ساتھ رہیں گے تو وہ لڑیں گے ہی
ہوں یہ تو کچھ بھی کرو کچھ بھی کھانا بھی ڈالو دونوں کو تو دونوں خوب لڑتے ہیں
ہوں میں ابھی ایک بار پیرٹ لے کر کے آئی تھی دو
ہ ہوں
تو کیا ہوا کہ وہ ن ٹھنڈ کا ٹائم تھا ٹھنڈ کے ٹائم میں اب مجھے تو پتا نہیں کہ اس کو کیا کھلانا ہے کیا دینا نہیں دینا ہے تو میں نے کیا کیا اس کو نہ چاول بناتی تھی نا وہ دے دیتی تھی اور مٹر جو ٹھنڈ کے ٹائم نہیں آتی تھی گرین مٹر
اچھا ہری ہرے بٹر
ہاں ہری مٹر وہ اور چنا کو ہے نا پھولنے دے دیتے تھے بات میں بھی گو دیتے تھے
اچھا وہ اسپراؤٹس والے
ہ اسپراٹ والے نہیں مطلب وہ والے نہیں جیسے پھولنے دے دیے رات میں اور سے دے دیتے تھے اس کو کھانے کے لیئے ہاں سافٹ ہو جائے کیونکہ وہ ویسے ہی کھاتے ہیں نا اب وہ کیا ہوا ہم نے کیا کیا مجھے تو اندازہ نہیں کیسے اس کو پالنا ہے میں نے نہ ڈھیر سارے م ہرے مٹر کھلا دی ہے
اچھا
اب ٹھنڈ کا ٹائم ہونے کی وجہ سے اس کو ٹھنڈ لگ گئی اور میں نے دھیان بھی نہیں دیا کہ جیسے اس کو تھوڑا سا مطلب ڈھاگ دینا چاہیے رات میں تھوڑا اس کو مطلب اچھے سے لگتا ج دیکے نہیں ہم نے ایسی ش توڑ دیا ان کو اور ڈھیر سارا مٹر کھلا کھلا کر کے بہت سارا مطلب م ہر ٹائم دیتی تھی اور چنا پتتا نہیں تھا کہ اس کا بھی ایک سیڈ آتا ہے مطلب کہ ان کا بھی ایک کھانا آتا ہے وہ دینا ہوتا ہے
او
تو میں تو میں کھلانے لگی مطلب ایک ہفتہ ہوا کہ ان کو نا مطلب وہ دونوں نا دونوں تھے میل فیمیل دونوں مطلب برڈس ہو پیرٹ طوطا تو وہ نا ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے بھی بہت تھے اور جب میںں بولائی تھی نا تو اس کا جو پنجرا تھا نا مطلب وہ جو دیتے ہیں نا بیچنے ٹائم چھوٹا جیسا پنجرا وہی تھا میں نے آڈر مار تو آڈر تو آنے میں ٹائم لگتا ہے آن لائن بڑا وہ منگا رہی تھی ان کا رہنے کے لیے کیا اس کو کہ گھر ان کا پنجرا پنجرا دانی پھر کیا ہوا وہ آیا نہیں وہ لوگ اتنا تھے ایک دوسرے کو مار دیے مطلب گھائل کر دیے
ہوں ہوں
ایک کا تو اتنا مطلب ایک مطلب چونچ سے مارتے تھے ایک دوسرے کو تو ان کی جو چوچ مطلب آنکھ پہ کسی کو مار دیا ایک کا اب کا آکھ اتنا سوج گیا پھول گیا ایک دم پھر آنکھ سے پانی بھی گرنے لگا ناک سے لیے مطلب ان کے جو چھوٹے چھوٹے ناک کے چھید ہے نا ادھر سے بھی ایسا لگتا تھا کہ مطلب رات میں سوتے تھے نا ہم تو دیکھتے تھے یار اس کہ ناک سے تو کچھ نکل رہا پانی پانی جیسا تو پھر نہ ان کو ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے
اچھا
تو ڈاکٹر نے دوائی یہ سب دیا
ہوں ہوں
تو میں نے دیا ڈراپ ڈراپ کا آنکھ میں ڈالنے کے لیے تھا اور اس کے کھانے میں ڈال دینا تھا میں دیتی تھی اور نہ مٹر بھی دیتی جا رہی تھی ان کو
او تو ڈاکٹر نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ مٹر نہیں لینا
نہیں نہیں ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتایا تھا
تو میں ایسے ہی کر رہی تھی پھر کیا ہوا دو تین دن بعد نا وہ لوگ ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے پھر اچانک ایک دن دیکھے نا مطلب دو دن بعد وہ جو جس کو زیادہ مارا تھا نا وہ نہ اچانک دیکھے ایک دن ایسےسے ھل رہا تھا مطلب اس کو ٹھنڈ لگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا تو مجھے سمج سمج میں نہیں آیا کیا ہوا میں نے کیا کیا ایک کمبل تھا اس کو ڈھک دیا اس کے اوپر
ہوں
مطلب اس کے پنجریی پہ پھر اس کے ہو گئے جب صبح اٹھ کے جب ہٹا کے دیکھتے تو دیکھ رہے وہ مرا ہوا تھا بہت افسوس ہوا کہ وہ یار مر گیا ہم لوگ غلطی کی وجہ سے پھر مجھے کسی نے بتایا کہ یار مٹر تو نہیں کھلانا چاہیے مٹر تو ٹھنڈا کرتا ہے
اچھا اچھا
تو پھر میں نے پھر اسی ٹائم میں نے مٹر کھلانا بند کر دیا
او ہ
پھر اسی اس ایک جو بچا تھا نا تو میں نے لے کر کے آئی تھی وہ پنجرا واپس آڈر جو کیے تھے
ج
وہ پنگڑا آ گیا تو میں نے سوچا چلو اس کو کم سے کم اس میں رکھ دیتی ہوں اور اس کا کھانا بھی آڈر کر دیے تھے مجھے پتا چلا تھا کس کا کچھ کھانا رہتا ہے وہ بھی میں آڈر کر دی اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو ڈالے بہت اچھا لگتا تھا وہ پنجرا میں م اب تک خچی سس کو کھانا دیتے تھے پانی دیتے تھے سب کچھ آپ م ہی رکھتے ہیں اور دن میں مطلب باہر دھوپ میں ڈال دیتے تھے بہت اچھا ایک دن کیا ہوا اب تو میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی میں نے اس کو باہر رکھا باہر رکھ کے دھول گ مطلب باہر نہیں گئے ا میں رکھے تھے پھر اس کو جب رات اندر لا رہے دس بجے تو دیکھ رہے پنجرا خالی ہے وہ اڑ گیا پر سوچا چلو ٹھیک ہے اس کا شاید آزادی تھا اسی ٹائم پ میں نے چھوڑ دیا اس کو
اس نے خود سے کیسیے کھول دییا اپنی جگہ
وہ پنجرا میں جہاں دانا دیتے تھے نا وہ کھلنے کا تھوڑا سا جگہ تھا وہی اس نے چوچ مار کے نکال لیا ہوگا شاید
ہو سکتا ہے تو پھر کوئی بلی کوئی دوسرا ہاں مجھے تو لگتا ہے شاید کہ بلی نے اس کو وہ گیا ہوگا تو کھل گیا ہوگا
نہیں نہیں یہاں پہ بلی نہیں ہے نا نہیں نہیں گرا ہو نہیں تھا
ہوں ایک بار مجھے بھی اپنا بچپن کا یاد ہے کہ میں نے پالا تھا مرغی کے جو چوزے رہ تھے نا بچے مرغی جو رہتے اس کو میں نے پالا تو چھوٹے چھوٹے تھے بہت پیارے لگتے تھے نا وہ بت اچ چل دیتے تھ تھے ہل ہل کے بہت اچھے لگتے تھ تھے تو میں نے اس کو پالا تھا مطلب بہت جلدی ایسے تو وہ بڑے ہوتے ہیں تو میں نے اس کو پالا تو کچھ دن تک پالتا رہا پالتا رہا پالتا رہا بہت اچھے لگتے تھے ایک دن میرا نظر ہٹ اور بللی نے آ کے سب کو مار کے کھا گئی
ہاں بوس کے لیے تمہ تو یہیرتر بلی ہو گیا ہ بلی اور کتا بھی تو باہر اگر رہے گا کتا بھی جب رکھا جاتا ہے اس کو
ہوں ہوں
اور وہ ایسا ہے وہ چھوٹا رہتا ہے نا چھوٹا ہم بہت خوبصورت لگتا ہے رنگ برنگ کا کتنا خوبصورت لگتا ہے
ہوں ہوں چھوٹے ٹائم میں میں نے اس کو مرغی کے ساتھ ہی رہنے دینا چاہیے تو سیف رہتا ہے ہاں مرغی کچھ نہیں کرنے دیتی کسی کو
ہوں تو میرا پنجرا رہ گیا اور ایک مر گئی اور دوسرا یہ ہو گیا چڑیا مطلب پیرٹ اب وہلب وہ شاید مجھے نہیں لگتا بلی ولی کا کچھ یہ ہے وہ خود ہی کیونکہ ایک بار کیا ہوا میں روم میں رکھ تے میں جب اچانک روم کھول کے دیکھتی ہوں تو دیکھ کر پیرٹ اڑ رہایا مطلب روم میں پھر اس کو کسی سے پکڑوائے پھر اس کو پنجرے میں ڈلوائے وہ شاید وہ تھوڑا سا پنجرا ہی تھوڑا ڈھیلا ٹائپ کا تھا بہت مطلب ایسا مجبوط ٹائپ کا نہیں تھا اس کا دروازہ جو ہے نا وہ کھل کھل جاتا تھا بار بار کھل جاتا تھا چل وہئی اس کی چوچ ہے ہاں کیونکہ وہ میں جو پنجرا مطلب آڈر کر رہی تھی نا وہ ہو نہیں پا رہا تھا تو یہ تھا وہ جو ایک برڈ نہیں ہوتا ہے جس کے کلر رہتے بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے اس کو اس کو شاید کہتے پتا نہیں کیا کہ ہے وہ چھوٹیے چڑیاں جیسے رہتے ہیں وہ
او ہمین بٹ تو نہیں کہتے کیا
کون سا بڈ
حمینگ برگ
اچھا ریسی کچھ نام تھا مجھے یاد نہیں ابھی اچھے سے تو وہی تھا اسی کا وہ پنجرا تھا
ا ہاں ہاں
اور اس کے لیے جو آتا ہے نا پنجرا وہ تھوڑا مطلب مضبوط والا آتا ہے کیونکہ یہ چوچ مارتے ہیں نا
ہوں ہوں
اور وہ کیا ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے رہتے ہیں تو اس کے لیے وہ نہیں رہتا اتنا ضروری تو وہی اور کیا پھر اڑ گیا اور کیا
ہ افسوس ہوا ہوگا آپ کو اڑنے پہ تو نہیں لیکن وہ جو دوسرا پرا وہ وہ ہو ہوگا تو اس کا افسوس ہوا ہوگا
ہاں جب وہ ایسا ہوا نا تو مجھے لگا کہ اس کو بھی اڑا د دینا چاہیے پر پت ہے کیا ہوا میں نے اس کا دروازہ کھولا
میں زیادہ نہیں پالتا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اتنا بڑا آسما چھوڑ کے مطلب اس کو نہیں پالنا چاہیے اسی لیے میں مطلب ایک بار سوچا تھا بچپن میں تو میرے کو بہ من کرتا تھا پالنے کا لیکن جیسے جیسے بڑا ہوا ویسے ویسے مجھے لگتا ہے کہ نہیں رکھنا چاہیے پنجڑے میں قید کر کے
ہوں تو وہی ہے نہیں تو میں نے کیا کیا ایک دن اس کو نہا پنڈرے کو کھول دیا لیکن وہ گیا ہی نہیں وہ باہر نکل کے پھر واپس اسی میں آ گیا
ہاں ہاں
تو پھر میں نے رکھ لیا اور کیا
ہ ہ ہاں اچھا کیا آپ نے چلو ٹھیک ہے پھر کرتے ہیں
چلیے پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اللہ حافظ